السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں کیا کہہ رہیے تھے جناب
سب ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اپنا بتائیے
وہ بھی سب مزے میں اللہ کا شکر ہے جی کیا ہو رہا ہے کھانا پینا کھالی
ہاں کھانا پینا تو ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں ہمے پورا کھایا ہے بہن کھانا
ہوں
بنایا تھا ج ہم سمپل کھانا چاول دال آلو کی بھجیا ٹماٹر کی چٹنی چکن فرائی تھوڑا مزے سے ابھی کھا کے آ رہی ہوں
او ہم اور ہمارا بھی یہی سب چرا ہے دال چاول
مھ لے
نہیں یار کیا چلے گا روز کھانا
ہوں بات تو صحی بول رہی اور کیا روز چلے گا اور بتاؤ ہاں
آجیز ہو گئے ہیں یہ پانی کی وجہ سے
او ہو پانی ہو رہا ہے کہ بائی ہیں تم لوگ کے یہاں او باہ کہتا
اتنا بارش ہو رہا کہ ایک ہے ہونا گھر کنارے سے روڈ سے پانی بہ رہا سب گھر میں ہم
باپ ارے باپ ارے ہم لوگ کے یہاں بھی بارس بجو بہن کا ہے تم کیا ہےتا م ے خوش ہیں اللہ تعالی جی اتنا بارش ہو رہی ہے
رحمت برس رہی ہے ہم لوگ کے گاؤں میں بہت زیادہ
ہ تمہیں لوگ پر خاص کررم ہے لگ رہا ہے
ہاں پورا کرم میں اتنا زیادہ ہو رہا ن کہ مطلب باہر نہ نہیں کر سک رہے ہیں دو منٹ مع رومکا پھر سے چالو ہو جا رہا پانی اسٹارٹ ہو جا رہا
ہا ب تو پریشانی ہی ہے تب پانی ہو رہا برسات میں جب لگ جاتا ہے ن جاڑی تو لگاتار بارش
ہاں لگاتار مطلب چالو ہو گیا تو لگاتار رہے گا پانی اور اس کے وجہ سے لائٹ بھی نہ آ رہا سب سامان گھر میں مطلب پانی چلا گیا ن اندر تو سب سامان کو ہٹا ہٹا کے کر آیا
کرے میں پریشان ہوں
ہاں ہاں یہی کریں میں پریشان ہے اور آپ لوگ طرف بارش نہیں ہو رہی ہے
ارے ہوئی تھی ابھی تو نہیں ہو رہی ہے دو دن سے خالی ایک دم شام ہوگا تین بجے گا اتنا بادل کرے گا پورا اندھیڑا اوقا بولتے اندر بھی چلے گا لیکن کاہل پانی ہو جائے ادر تین چار دن پہلے تو
یہاں الٹا ہے اندر کے ساتھ پانی بھی اتنا ہی زیادہ بارش ہو رہا
ارے یہاں نہ ہے رہین یہاں کتنا ہم بولے بہت پریشان لیکن تین چار دن پہلے ایک دن بارش اتنی بارش ہوئی اتنا طوفان چلا نہیں کہ پورا جیتنا بڑا بڑا بہت جگہ پینڑ اکھڑ گیا ہلوک کہ دروازہ طرف سے روڈ ہے نا روڈ کنارے ہم لوگ کا گھر ہے تو وہاں ایک دم پانی ایسے بہ رہا تھا جیسے ندی نالا بہتا ن وہ سے پھر اچانک سے دیکھا کہ پانی باہرا پانی بہ رہا اس میں ایک دم کپا تھا کو سے بہ رہا تھا وہ لا لکڑی کا ٹکڑا دکھایا ان لگوں کی دیکو نا ہا سانپ تھا ک تھا لکڑی کا ٹکڑا تھا ل جانا ابھی سانپ بچھو بھی بڑے نکلے گا یار
ہاں بہت زیادہ نکلے گا
بہت نے سوام دسو بہت نکلے گا بچ کر رہا
اور بتائیے آپ کب شادی کر رہی ہیں
ہاں تم لوگ دھیان نہیں دے رہی ہے تم لوگ کروائے گی تبھی نہیں کریں گے ہم
ارے ہم لوگ تو کرواازے کریں گے رشتہ تو لگائیے رہے آپ کا تو اچھا ملے تب نے آپ کے لائق آپ کامیاب لڑکی ہیں تو آپ کے حساب ہی سے نہیں ملنا چاہیے
صحیح بات ہے ہاں دعا کرو اللہ سے کہ جو بھی ہو اللہ جو بہتر ہو وہی کرے اللہ پاک
ہاں بہت سا سپنا سجا کے رکھا آپ کی شادی کا کہ ہوگا تو ایک سے جینس پہن گے خریدیں گے مزہ کریں گے شادی میں آ انشاء اللہ اللہ جلدی خواہش کو پورا کرے
بالکل بالکل امین اور بتائیے تم تو ایسے بھی بہت گھوم رہی ہو
ہاں ابھی ہم گئے تھے نا آپ ہی کے ساتھ
بھی ہو رہی ہو ہاں پورا تم گھومتی رہتے
ہاں تو آپہی ساتھ ہم لوگ گھومنے گئے تھے تو ان کی فرینڈ لوگ بھی آئی تھھی یو پی سے آئی تھی یو پی سے آئی تھی چار پانچ ان کی دوست تھیں
کا ھے کہ لے آئی تھی
اگزام تھا ن ان لوگ کا مطلب کچھ ٹیچر میں ٹیچر
ہ ٹیچر والا ہاں ہاں ٹیچر والا ایگزام تھا کچھ دن پہلے
ہاں تو وہی کا امتحان دینے آئی تھی ن
ہاں ہاں
تو ہم لوگ جب لوگ امتحان دے لی تو کہیں کہ چلو کہیں گھومتے ہیں اچھے شہر میں گئے تھے تو ہاں آپ ہی ساتھ ہم بھی گئے تھے
او اچھا
تو ہر جگہ پہ ہم لوگ ونڈر مارکیٹ ہے وہاں بھی ہم لوگ گھومنے گئے تھے اور بھی ایک جگہ اتنا اچھا مطلب پارک تھا وہاں اتنا اچھا اچھا پول تھا ایک تو ایکٹو تو اتنا اچھا پھول تھا کی اس کا مطلب اچھا تک ہم دیکھا ہی نہ تھا ویسا پھول
ہاں میں مطلب عجوبا پھول تھا بات چیت کا پھول تھا رے بہن
کیا چیز
ایسا پھول تھا اتنا خوبصورت تم بولے فوٹو تونا کھیچ
پ تھا نا میرے تو تھوڑا تھوڑا لگا تھوڑا شاید لگا کہ چنبیلی کر کے نہیں چنبیلی کا تو چھوٹا چوٹا وائٹ کلر کا ہوتا ہے وہ تو
ہاں نہ میں اچھا ہے تو وسے کلر کا تھا
وہ ایک دم یلو کلر کا تھا
وہ تو پتہ نہیں یار ہاں بہت طرح کا پھول مل
بہت طرح کا پھول تھا پورا مطلب مان لیجیے نہیں کہ پھولے کا بغیچہ ہی تھا وہ
کتا خوبصورت لگتا ہوگا نا
اچھا ایک دم لگتا تھا نا وہاں سے آئے نہیں وہیں رہے
تو تم لوگ تصویر لیتی رے نہیں لی
لیے تھے آپ کو دکھائیں گے اچھا آپ کو دکھائیں گے بھیجیں گے آپ کے پاس ویڈیو ویڈیو اور پھر ہم لوگ ایک دکان میں بھی گئے تھے
ہاں ہاں
تو وہاں سے چپل لیا بہت اچھی ہے آپ کو فٹو بھیجے
ہاو ہؤ اچھا دکھانا تو سنا ہے کی ادھر بہت سستا ملتا ہے پھر ہاں کیا بولتے ہیں نقاب وکاب کبھی وہاں بڑا
ہاں ہاں نقاب بھی لیے تھے بہت اچھا مطلب بہت اچھا جگہ ہے وہاں ہاں ہم بھی لیے تھے اور وہ آپی کی دوست لوگ بھی جو ائے تھے نا وہ لوگ بھی بھی لیتی
تو وہ لگتا ہے ان لگ کو یہاں کا مارکیٹ سستا لگ رہا تھا ہے
جو ہم مطلب سینڈل لیے نا یہاں تو دکان سے
ہاں
عید کا جو ہم کپڑا لیا بہت اچھا کپڑا ہے
او تم دیکھا ہی نہیں ہم کو کیسا کپڑا تم لیے
ہم اور آپی سیم لیے تھے میرا اور ان کا دونوں کا سیم تھا ایک جیسا لیکن خالی رنگ کا فرق تھا
ایک بار وہ آتا تو اور اچھا ایک جیسا ڈریس اچھا لگتا ہے
پہنے تھے بس میری اس میں سیٹ نہ کرتی چپل تو ہم گئے تھے مارکیٹ تو لے لیا تھا اچھی سی لیا ہے دکھائیں گے آپ کو فوٹو بھیجیں گے تو
ہاں بھیجے نہ دیکھیں گے کیسے کیسا تم لیے ہو کیسا کرتی
ہاں
سپ تو اچھی بات ہے ہاں لینا ہی چاہیے ضرورت کے تحت انسان کو سامان ہے نے
پھر ایک کات بار سوچ رہے ہیں کہ جائیں ٹرین سے ٹرین کا سفر بہت اچھا لگتا ہے ایک دم ایک دم آسانی بھی کوئی طرح کا دکت پریشانی نہیں ہوتا ہے اور کرایہ بھی کم ہی لگ تا ہے اس کے میں
ہاں
اور جلدی پہنچا بھی دیتا ہے بس بس اس سب میں بہت دھیرے دھیرے پسنجر لیتے لیتے ٹائم زیادہ اس میں خرچ ہوتا ہے ہاں ہاں اور ٹرین میں ہے نا کہ بس مطلب ریلوے اسٹیشن روکیگا وہاں جتنا بیٹھے سواری بیٹھے گے نا تو وہ اسٹارٹ ہو تو ڈائریکٹ پہنچا ہی دیتا ہے
ہاں ٹرین کا سفر بہت آسان ہے نا ریزرویشن سے جاؤ گی ایس والے بوگی میں تور سو کے آرام سے جاؤ کوئی دکت ہی نہیں ہے ہاں ٹھیک بول رہی ہے چلو پھر گھومیں گے ہاں ہاں
پورا مطلب جیور پہن کے بیٹھی ہوئی تھی اور پتہ چور کن کدھر سے آ گیا اس بیچاری کا پورا مطلب لوٹ لیا
ارے بھائی بہت ہاں بڑی چوڑی ڈکیتی بھی ہو ہے یار انسان کو حفاظت سے جانا چاہیے جہاں گئے
انسان کو نہ زیادہ سونا چاندی پینکے نہیں
نہ نہ سفر میں جانا ہی نہ چاہیے صحیح بات ہے ابھی تو دیکھ رہی ہے سب چیز کا دام کتنا بڑھ رہا ہے ڈیزل پٹرول ہر جگہ کا کرایہ بڑھ گیا اب آپ ہم لوگ کا تھوڑا سا دور جانے کا سو روپیہ ہو گیا
ڈیزل پیٹرول کے ساتھ مر رہا تو ہر چیز پہ مطلب لگ جا رہا ہے جی ایس ٹی لگ جا رہا ہر
ہاں ہرسی پھرے دیکھ رہی ہے کرایہ جہاں ہم لوگ اسی روپے میں جاتے تھے وہاں اب ایک سو بیس روپے کرایہ ہو گیا
اچھا ہم لوگ ہم لوگ گاؤں میں گھر ہم لوگ کا تو ہم لوگ جیسے بازار جاتے تو دور پہ پندرہ کلو میٹر دور ہے بیس روپئے لگتا تو آپ تیس روپئے لگنے لگا
ہاں تو بڑھا دیا یار ہر چیز کے تو دام بڑھا رہا ہے عام جنتا پریشان ہے بیچارا کیا کرے کما کما کے ہمیں طرف بہت اچھی ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ایک دم مزہ آ رہا ہے
اچھی چل رہی ہے اور آم ام پھر کھا رہی ہیں
ہاں بہن آم تو کھا ہی رہے ہیں پر اتنا بھی کہاں آ ر ہے ہیں مارکیٹ بڑے دن سے نہیں گئے ہیں اچھا تم لوگ تو خوب کھاری ہوگی پھر او تو تو کھجور بھی کھاتی ہوگی مطلب تم لوگ یہاں بغیچہ ہی لگا کے رکھ تم گاؤں آئیں گے ہم بہت جلدی انشاء اللہ
ہیں دم مچھھی تازی تازی توڑ کے
اتنا جلدی کھجور پک گیا تم لوگ کے یہاں
ہاں پک گیا
اروو وہی بات ہے گاؤں میں ہر چیز مل جاتا ہے ہاں اس کا تو وہ کھایا جاتا ہے نا تڑ کا خواجہ بولتے ہیں اس تو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتی ہو ا تڑ والے کو
فیدا فیدا
ہاں پ دا ک
اور خواجہ بھی اس کو بولتے ہیں بہت کوئی کھیدا کہتا ہے بہت کو خواجہ بھی کہتا ہے
ہاں تو اس کو پتا ہے وہ ہم کھایا ہے بچپن میں اپنے نانیال میں لیک ن ابھی اس کو دیکھو گی نا ادھر شہر میں ملتا ہے لیکن اس کو بڑی مہنگا ملے گا ایک ہف تم ملے گا پچاس روپے پیس بڑی مہنگائی ہے جی
بہت زیادہ م
ہر چیزیں ملتا ہے لائک لیکن ہاں ان لوگ ٹیکس جوڑتا ہے نا باہر سے سامان آتا ہے تو اس پہ تو مہنگائی ہے ہی اتنا زیادہ تو کیا کرے انسان ہے نا
ہاں ہاں صحیح بات ہے گاؤں میں ہے تو اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے مہنگا اور وہی چیز شہر میں چلا جاتا ہے تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے ہ ہ
تو صحیح ہے مطلب تمہارے یہاں بارش کا بہت موسم ہے ہاں آئیں گے بہن
گاؤں میں سب چیز کھلائے ہیں تازہ تازہ فھل ایک دم
ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی جلدی ہی
سے انتظار آئیے کبھی
ہے ہاں ان شاء اللہ وقت نکالتے ہیں پھر آتے ہیں تمہارے گاؤں چلیں گے ہم لوگ بھی جو تمہارے گاؤں میں ندی ہے وہاں گھومیں گے ریل ویل
ہاں وہاں تو بہت اچھی ندی امانت ندی ہم لوگ کی ہے ایک کلو میٹر دور گاؤں سے ہم لوگ سب جاتے ہیں گھومنے برسات ابھی موسم میں گھومنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ کہ پورا ندی میں پانی وانی رہتا ہے
ہاں ہاں ہاں
ایسے تو گرمی میں پور سوکھ جاتا ہے ابھی نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پانی وانی رہتا
ہاں گرمی میں تو کہاں پانی بہت زیادہ دھوپ ایک دم گرمی بھی بہت پڑا ہے یار
ہاں ہاں
ہاں موسم کا لطف لیجیے ہم بھی ادھر موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں موسم
ہاں ہم بھی ہی ہی۔۔۔ برسات کا موسم ہی لطف والا ہے کیو
ہاں بارش ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا
ابھی موسم تو صحیح ہے ہوا چل رہا ہے لیکن لن بادل کیا ہی ہوا ہے لگ رہا کہ شام شام تک ضرور ہو جات کی بارش
ہاں تم لوگ یہاں بارش بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں اب ہو یار د تین دن سے بارش نہیں ہوئی ہے گرمی بھی بہت ہے بس ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے ابھی
بارش ہونا بھی بہت ضروری ہے بنا بارش کے کیسے ہوگا سب چیز جو اناج وغیرہ ہوتا ہے سب
ہاں بات تو صحیح ہے اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ٹھاک
ہاں سب ٹھیک ہے امی لوگ بھی سب ٹھیک ہیں
چلو پھر ٹھیک ہے آؤ کبھی ملاقات ہوگی
ہاں ٹھیک ہے انشاء اللہ
پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ